ہیلو پتا نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا آج ہاں میں لاؤں گی ا لگ اپ کے پاس ہے دوسرا کوئی
میں نے پرسوں ہی لایا یہ مجھے بھائی نہیں لایا اس کو میں نے بولا میرے لیا میں تمہے پیسے دونگی گھر لایا میں نے کہاے میرے پاس پیسے نہیں ہے پھر اس نے ایئرف نہیں دیا پھر وہ سونے چاہ رہ تھا اوپر اس کو صبح بھول ہی گیا تھا میں نے اٹھیا اور لیا
پتہ ہے مجھے میرے ماموں کو اچھا ایئر فون تھا
ہاں
میں نے اس کو مانگا مجھے دو اس نے مجھے دیا نا مجھے وہ ب بیٹے نے کاٹ دییا ہے
ہائے ہے آپ کو پتا ہے نہیں میں سوچ رہی تھی پھر مطلب آپ ایسے رکھتی ہو نا فون بیٹی کو دودھ دیتی ہ وہ رکھتا ہے پھر اس سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے نیک میں
سچ میں
اللہ کی کسم مطلب پخڑ چیو نا پیسے نیکسے
ہاں ہاں نہیں میں کہاں پکڑتی ہوں ویسے
نہیں پکڑتی ہو
نہ میں ہاتھ سے ہے مجھے ویسے نہیں ہوتی ہے مطلب مجھے عادت نہیں ہے ویسے مجھے ویسے حساب نہیں آتا ہے میں ایسے ہاتھ سے پکڑتی ہوں
پھر تو ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں مجھے لگا پھر آپ کو بھی سر کل پروابلم ہو جائے گی کیونکہ پہلے سے ہی ہے پھر اسکو ہوتی ہے نا مطلب تھوڑی سی ضرورت اس لیے میں نے سوچا اگر ایئر فون لاؤ گی پھر تو مطلب پھر مسئلہ نہیں ہے پھر ایسے ہی رہتا ہے کام میں کام بھی کرتا
اؤگی کیونکہ ہوتا ہے نا اگر فون جب میں رکھے انسان ویسے ہوتا نہیں اور بولتے ہیں نا ایسے مطلب کان کے ساتھ فون رکھنے سے پرابلم ہو جاتی ہے سر میں بھی کچھ
اچھا ہاں پھر لانا ٹھیک ہے اور اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں میں مائکے میں ہی ہوں نا آج مجھے مجھے لگتا ہے جب تک میں نے ریسٹ کیا نا اس سے مجھے زیادہ ہی ہوگیا کمر
پھر آپ کو اٹھنا تھا تھوڑا تھوڑا مطلب نہیں کرنا
میں اٹھ ہی نہیں پا رہی ہوں اگر اب دیکھو میں کیسے چلتی ہوں
مجھے پتا ہے میں نے دیکھا آپ کو یہ میں کہہ رہی ہوں مطلب مطلب آپ کہتی ہوں نا کہ مجھے جیسے ریسٹ سے زیادہ ہی ہوا اس لیے میں کہہ رہی ہوں مطلب تھوڑا اگر اٹھتی نا مطلب ادھر ادھر جاتی پردیکھتی مطلب فرق مت ہوتی چلنے ولنے سے
ہ مگر سب بولتے ہیں جن کو بھی ہے نا کمر میں پروابلم وہ یہی بولتے ہیں کہ صبح جب اٹھتے اس ٹائم زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میرے سس سسرال والوں کو سب کو ہے نا یہی مسئلہ
مجھے پتا ہےاں
تو اس لیے وہاں پہ سب بولتے ہیں صبح صبح یہی ہو جاتا ہے
آپ کا کام ہو گیا
کس کا
آپ کا کام ہو گیا کام کیا آپ نے
میں بول رہی ہو نا میں نے آج کا میں ریسٹ کر رہی ہوں
اچھا آپ کو پتا ہے مجھے نا کل شام سے پیر ہے میں نے کہا نا ابھی وہ كذن کا میں
میں گھر میں ہونا سو میکے میں ہاں
میں نے کہا نا آپ کو مجھے وہ کل شام سے وہ فری ہے کہ میں نے کزن کا نمبر لیا کزن کا نمبر لیا آپ کیا کہتی ہو اس دوں گا آپ کو واپس سے
کیا بولوں میں
میں نے اس کو دیا ہے نا مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایسے ہی لیا میں نے اس کو پہلے دیا ہے لیکن اب مجھے ایسے ہی مطلب وہ میں نے بہت کیا تو
تو دے دو آپ کیا ہو گا ایک نمبر سے
ہے نا اب میں سوچ رہی تھی دیکھو میں سوچ رہی تھی مطلب اس پہ نا مجھے اپنا اکاؤنٹ دے کے ہے مطلب یہ مجھے پچھلی بار بھی کیا تھا اس پہ کہاں اب میں سوچ رہی ہوں اگر کوئی اور ملے گا نا
ہوں
پھر میں اس کو دوں گی جس پہ وہ خود کی یہ دے سکےیو پی آئی ڈی
آپ میری کازن نے بولو نا کلا کر انہوں نے لایا نا نمبر کوئی
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اسے جائیگی
ٹھیک ہے نا
کیا کہہ رہی ہو
میں بول رہوںی اگر میری کازن ہے بول رہ نا آپ کو میں نمبر دوں گی
ہ ہاں
جب وہ لائے گی نا پھر اسی میں سے دے د اس کو ایک نیا پھر وہ اپنا وہ
گی یہ ہاں فون اس کو ہمیں فون کرنا تھا بولنا تھا کیا کرنا کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے پھر ہمیں نمبر دے دو ایک دو
ہاں وہ کام ہی کر رہ ہوں گے نا میں اس کو کروں گی پھر بعد میں فون اگر مطلب فار ایگزامپل میں لاؤں گی نا ایک نمبر کروں گی اپنے میں یہ کیا بولتے اس کو پھر وہ نہیں کر سکتی ہے لاگن وپنے میں
کیس کر سکتی ہے
اگر ہم لاگ آؤٹ کریں گے کوئی نمبر وہ نہیں کر سکتی ہے پھر وہ لاگ ان نہیں
مطلب اگر آپ اس پہ کام کرو گے تو اس کو لاگ ان کرنے کا کیا فائدہ ہے
نہیں میں بول رہی اگر ہم مطلب پکڑ کے رکھیں گے نا اس کا ایک نمبر
ہاں
پھر ہم اپنے مطلب اپنے ایپ میں اس کو کریں گے لاگ ان
ہاں
پھر وہ نہیں کر سکتی اس کو اپنے میں
مطلب اس کو کیوں کرنا ہے اپنے میں وہی کہہ رہی ہیں نا
میں بول رہی ہوں اس کو ابھی فون نہیں ہے
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک پھر کیا س سے پھر پھر سے پوسیس ہے نا او ٹی پی تو پھر سے لانا پڑے گا
اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کو بولے گے ایک نمبر آپ اپنے لیے رکھو تو باقی ہمیں دے دو
ادھر کہ نہیں ہوناا کہ اگر دیکھتے تو ہمارا تو کام من جاتا
اس کو کروں گی نا بعد میں فون ابھی ابھی مجھے لگتا ہے وہ سوئے ہی ہوں گی
کل کتنی سٹرٹ اسٹرکٹ مارکنگ ہوئی ہے
ہاں اور کیا میری وجہ سے ہوئی ہے شاید
نہیں مجھے لگتا ہے یا تو آئیں گے اور ویسے یہ تو مجھے لگتا ہے اتنا ہی ہوا ہے
کیا بول سکتے ہیں آپ دیکھیں گے
ہاں دیکھیں گے کیا ہوگا
مجھے اب مطلب آب مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلے سے ہی کیا ہوتا
اب لگ رہا ہے
ہاں
میں نے آپ کو بولا ت
میں نے پچھلی بار بھی یہی کیا تھا نا لاسٹ میں
اور کیا
آ پھر بھی شکر ہے اللہ کا
لیکن لیکن میری غلطی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی میں آپ کو بولتی ہوں جب بھی میرے پاس کچھ بھی کام آتا ہے نا میں اللہ کی کسم پہلے آپ کے لیے ل د ہوں مطلب آپ کے لیے آپ کی بہنوں کے لیے اپپنےے لیے اس کا تو چھوٹی والی مجھے پتا ہی ہے وہ نہیں کرتی ہے
ہوں
مجھے اللہ کی قسم پتا ہے حیا کی قسم مجھے پرس
لیکن وہ مطلب وہ جتی یہ کام کرئی تو اس کو مجبوری نہیں ہے مت
نہیں میں کہہ رہی ہوں مطلب مجھے پرسوں پاپا کہہ رہا تھا اس کو آپ کا نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہ تھا اسی نا چھوٹی والی کا اس نے دیکھا نا سب کرے ہیں مطلب گھر میں ببہنیں وہنئیں ہاں پھر میں نے اصل میں بھائیوں کو بھی بولا تھا تو انہوں نے کہا تھا وہ یہ دوسر والا ہے وہ ہم کریں گے یہ والا نہیں کریں گے
اچھا
اور مجھے پابا کہہ رہا تھا کہ آپ نے سومی کو نہیں دیا ہے
وں
میں نے کہا ہاں میں نے اس کو بولا ہے لیکن وہ نہیں کرتی
ہاں اب بول رہی میں بھی کروں گی
ہاں دو نمبر ہو کرے اس میں کیا
ہوں اس میں کیا ہے بیٹ ویٹ کے اگر وہ آفس میں بھی کرے گی تو اس میں کیا ہے اگر میری وہ کزن مطلب جو اس کا اپنا کام ہے نا اگر وہ وہاں پہ بھی یہ کرتی مطلب اس کو کمپنی بھی مل جاتی
اور کیا دیکھو بات بات بھی کرتی اور وہاں سے کماتی بھی
ہاں اور کیا
ہے نہ یہ تو اچھی بات ہے نا ہے نا یہ کہے رہی ہے میں نے پچھلی بار وہ آپ کو دیے ہیں
ہاں میں نے اس کو بولا نا وہی دینا کیونکہ اس میں اب پرابلم ہو جاتی ہے ہاں
وہ تو اچھا ہے اسے کام ہوگا تو مجھے فون کرنا
ہوں
میں نے کہا ٹھیک ہے
اور کیا میں نے پچھلی بار لائے تھے وہ لاسٹ میں نمبر وہ پھر مت نہ گئے تھے پھر وہ بند ہی ہو گیا تھا کام
ہاں ہاں
جو میں نے وہ مطلب پہلے دیے تھے نا اب میں ان سے بات کرتی ہوں ابھی دیکھیں گے اب اگر میرا اس کے ساتھ ہوگی بات تو پھر میں اس کو مانگوں گی نا موبائل نمبر بھی
ہوں ہوں ہوں یہ آپ کو پتا ہے لیکن ایک بات بولو مطلب کہتے ہیں کہ بچوں سے گھر میں رونق پونی ہے
ہاں
لیکن اللہ کی قسم مجھے سمجھ نہیں آیا میں نے کہاں سے کام کر لیا کیونکہ آج ایک ہی تھا نا گھر میں
ہاں
ان کو ان کو پتہ کرنا پڑا وہاں سے یہاں سے یہاں سے مجھے
وہ تنگ کر رہے ہیں نا اسی میں مت سنتی
کیا اسی میں اسی میں سارا ٹائم ہوتا ہے نا ضائع ان کو پکڑ پکڑ کے وہاں سے رونا یہاں سے وہ یہاں سے یہ
ہاں اور کیا
صبح سے اچھے سے کام کیا
ہاں
اب میں پوچھیں یہاں سے جھاڑو واڑو لگا ن میری بہن نے کیا تھا باہر کہ کام اس کہا آج آپ اندر کیا کر رہا پتا نہیں آج اسنے باہر کہ کیا اسنے کہا آپ اندر لنا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پانچ لگا ہی نہیں ہے مطلب اتنا
اور کیا
ہوں
یہ دو ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں ادھر ادھر بول دے بیٹھو یہ لڑائی جو کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے زیادہ تر ٹینشن اٹھاتے ہیں
پتہ ہے وہ آپ کی یہ دو پریٹی کی بوٹس میں ہے نا پھر بھی شکر کرو اس میں کور لگا ہوا ہے وہ اس کو ایسی فینک رہا ہے نا
سچ میں
اسی وجہ سے وہ بچ گئی اور کیا وہ اسے لگا ہی اب اندر کچن
اچھا ٹھیک ہے اس کو میری بیٹی بھی ایسے پٹکتی ہے لیکن پھر بھی شکر ہے جو لڑکا بنایا ہے نا اس کو وہ اسی کی وجہ سے بچ گیا ایک مجھے ٹوٹ گئی لیکن وہ اس ٹائم میری بیٹی چھوٹی تھی وہ اس کی وجہ سے نہیں ٹوٹی وہ میری وجہ سے ہی ٹوٹ گئی
میری بیٹی کی جو تھی نا وہ ایسے ہی تھی مطلب تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہ پھر پچھلی بار میرے بیٹے نے توڑی
سچ میں اس نے اپنی بھی توڑی اور اس کی بھی
وہ چڑھا کاؤنٹر پ
ہاں
کم اسائی وہول تو پھر اس کو لائی بہانے دوسری ہمم پھر اس نے لئی وہی پلاسٹک والی
ہاں
پلاسٹک والی ہی لائی لیکن لائی پھر اس کو بوو لی دوسری
مجھے پتا ہے س اب اپنی مطلب اس نے اپنی بھی توڑی اور آپ کی بیٹی کی بھی توڑی لیکن میری بیٹی نے نہیں توڑی میں نے اس کی تو میں نہیں توڑ دی میری وجہ سے ہی وہ ٹوٹی
نہیں اس کو بھی چھوٹی سی اتنی اچھی تھی وہ ریڈ کلر کی تھی
ہاں
ا توڑی اس نے
میں نے اپنے کاؤنٹر پہ سے تھوڑا سا وہ الماری سرکائی ادھر بوٹل گر گئی تو وہ ٹوٹ گئی
اچھا یہ آپ کا پارسل جو ہے نا وہ تیار ہے اسے لیجانا ہے
سچ میں
ہاں ہاں اچھا آپکو شاید اچھا آپکو ب آپ کو باپ باپ کو کال کرنا ہوگا ابھی ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائے میں آپکو کرتی ہو واپس